ہلو تو دیکھیے آج جیسے موضوع پر میں
اظہار خیال کا ارادہ رکھتا ہوں ا وہ ہے دیکھیے میرے نزدیک انسانی زندگی میں عزت کی طلب روٹی ا عزت کی طرف روٹی مال شہرت سے بھی زیادہ پرانی ہے دیکھیے انسان بھوکا رہ سکتا ہے مگر کم دولت میں گزارا کر کم غلط میں گزارا بھی کر سکتا ہے کبھی کبھی تنہا بھی رہ لیتا ہے لیکن جب اسے لگنے لگے کہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اس اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کی ذات کو بے وقار سمجھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایسا زخم پیدا ہوتا ہے جو ظاہر نہیں ہوتا مگر اندر انسان کو کھا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھے اس کی کوشش کو دیکھے اور کم از کم اتنا تکلیف کرے کہ وہ بھی قیمت رکھتا ہے لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عزت وہ ہے جو دوسرے لوگ ہمیں دیتے ہیں یا وہ ہے جو ہم کردار خود حاصل کرتے ہیں
ا ایک شخص پوری دنیا میں مشہور ہو اور ہزاروں لوگ اس کا نام لیتے ہ مگر وہ اپنی نظر میں خود کو بے قیمت سمجھتا ہو کیکہ وہ واقعی عزت دار ہے اور اگر دوسری طرف کوئی شخص دنیا کے لیے بالکل انجان ہو مگر اپنے اصولوں پر قائم ہو اور اپنی زمیر کی نظر میں سرخ
کو ہک تو کیا اس کے مشہور شخص کا مشہور شخص سے کمری و کار ایک محنت عزت کا عزت کا مفہوم یہ انیں سے شروع ہوتا ہے تمہارا نزدیک انسان کو سب سے پہلے دوسروں کی نظروں میں عزت حاصل کرنی چاہیے یا اپنی ہی نظر میں ایکھی مٹ ندیک انسان کو سب سے پہلے نظر اپنی قائم رکھنی چاہیے کیونکہ
جو شخص اپنی زمیر کو اپنی زمیر کے سامنے شرمندہ اور دنیا کے تمام تفریح تریفوں کا باوجود اندر سے بے سکون رہے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کی عت بے معنی ہےان ایک عزت میں مخلوق ہے
م مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی قیمت کا اختیار مکمل طور پر دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے پھر ایک چخ تعریف اسے آسمان پر لے جاتی ہے اور دوسرے کی تنقید اسے زمین پہ دفن کر دیتی ہے میرے نزدیک اصل عزت وہ ہے جو انسان کے رویے سے پیدا ہوتی ہے اور وقت کے امتحان میں قائم رہتی ہے پیسا تہارے پاس آج ہے سورت آج ہے نہیں کل کوئی اور مجبور ہو سکتا ہے لیکن اگر تمہارے کردار مضبوط ہے اگر تم وعدا نبھانا جانتے ہو اگر تم کسی کمنی زور کوس لی ہے اس کا ہاتھ پکڑتے ہو اگر تم اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی عزت نہیں نہیں کچلتے تو تمہاری قیمت کسی ایک دن کی کامیابی سے متاثر نہیں ہوتی اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ عزت مانگنے کی چیز نہیں بلکہ اپنے اعمال سے حاصل کرنے کی چیز ہے کیا تمہارے نزدیک ہر شخص عزت کا
یا کچھ لوگ اپنے اعمال سے عت سے عزت کے سے گردن ہو جاتا ہیں دیکھیے یہ سوال نہایت بھارییک ہے کیونکہ یہاں انسان کی حرمت اور انسان کے اعمال کی قدر ایک دوسرے سے الگ کرڑنا ضروری ہے میرے نزدیک انسان ہونے کی حیثیت سے بنیادی حرمت کا مستحق ہے لیکن ہر شخص کو رویہ عزت سے لیک ہو یہ ضروری نہیں کسی انسان کو زلیل بغیر اس کے غلط اعمال کے مذمت کر سکتے ہیں کسی شخص کو عمل کا رد کرنا ہو اس کی انسانی حرومت کو ختم کر دینا دونوں مختلف چیزیں ہیں میرے نزدیک فرق آج کے معاشرے میں بہت کم سمجھا جاتا ہے اگر کوئی شخص ہماری بات سے اختلاف کرے تو ہم فورااس کی توہین شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی ہماری تنقید کرے تو ہم اسے دشمن سمجھ لیتے ہیں اگر کوئی ہم سے بہتر ثابت ہو جائے تو ہم اس کی کامیابی کو تسلیم کرنے کے بجائے
ہی
اس میں ایب ڈھونڈنے لگتے ہیں شاید ہم عزت کو ایک ایسی چیز سمجھنے لگے ہیں جو صرف ہمیں ہمیں ملنی چاہیے دوسروں کو نہیں میں نزدیک اصل کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب تمہارے پاس کسی کو جلیل کرنے کی کورورت ہو
کیا تم سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت دینا ہمیشہ اس کی لیک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ہمارے اپنے کردار کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور دیکھیے میرے نزدیک کسی کو عزت دینا اکثر ہمارے اپنے کردار کی آزمائش ہوتی ہے کسی ب با اثر شخص کی آداب سے آنا مشکل نہیں کیکہ ہم اس کے کا سے متاثر ہوتے ہیں پصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب سامنے والے ہم سے کمزور ہو ہم سے کم مال رکھ ہو یا ہماری کسی کام میں کوئی فائدہ نہ دے سکتا ہو اگر ہم اس وقت بھی اس کے ساتھ ننی انسانیت اور آداف سے پیش آتے ہیں
تو یہ ہمارے کردار کی دلیل ہے میرے نزدیک عزت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ کبھی صرف الفاظ سے نہیں ہوتی تم کسی کو جناب کہہ کر بھی اس کے توہین کر سکتے ہو اور ایک سدا الفاظ بھی کسی کو ایسا احساس دے سکتے ہیں کہ وہ قیمت رکھتا ہے عزت کا تعلق تمہاری زبان سے زیادہ تو ہر رویے سے ہوتا ہے اسی بات توجہ سے سن لینا اس کے وقت کی قدر کرنا اس کے غیر موجودگی میں عزت محفوظ رکھنا اور اس کمزوری کو دوسروں کے سامنے تماشا بنا لینا میرے نزدیک یہ سب عزت کی اصلی علامتیں ہیں
ج
کہ گہرا تعلق ہے بعض لوگ دوسروں کو عزت دیتے ہیں اور اتنا لوگ جاتے ہیں کہ اپنی ہی عزت کھو دیتے ہیں وہ ہر بے رکی برداشت کرتے ہیں ہر توہین کو نظر انداز کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم رشتہ بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کیا تمہارے نزدیک کسی تعلق کو بچانے کے لیے اپنے خود تاری خ بار کر دینا کبھی درست ہو سکتا ہے کسی تعلق کو بچانے کے لیے ایک دو مرتبہ اپنی انار کو پیچھے رکھ دینا اپنی خودداری کو ہمیشہ کے لیے م چ ہ دونوں مختلف چیزیں ہیں ہر رشتے ہر رشتے میں انسان کو کبھی نہ کبھی جھکنا پڑتا ہے کبھی اپنی غلط تسلیم کرنی پڑتی ہے کبھی معافی مانگنی پڑتی ہے اور کبھی صرف اسی لیے خاموش رہنا پڑتا ہے کہ سامنے والا جذباتی حالات میں ہے لیکن جھکنے اور ٹوٹنے میں فرق ہوتا ہے جہاں تمہاری خاموشی رشتے کو بچاتی ہے وہاں خاموشی حکمت ہے لیکن جہاں تمہاری خاموشی دوسرے کو تمہاری توہین کا حق دے دیتی ہے وہاں وہ خاموشی خود ظلممی بن جاتی ہے ا نزدیک خود دلی کا مطلب یہ نہیں کہ انان ک س اپنی غلطی کا تکلیف بھی نہ کریں ن خداری کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت کو پہچانے اور شخص اپنی قیمت جانتا ہے وہ نہ تو بی ور کرتا ہے اور نہ ہی ہر شخص کی محتاج ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر اسے قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں قیمت نہیں اسی طرح کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف بھی اس کے اصل قیمت کا واحد ثبوت ہے لیکن میرے یہاں مے میرے ذہن میں میرے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
ج ا مگر کیا
خ میں وہی ح سہ دیتے ہیں
ہم ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے مگر کیا ہم دوسروں کی بات سن ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطی معاف کی جائے م کیا ہم دوسروں کی غلطی معاف کرتے ہیں شاید عزت سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ تم دوسروں کی تعالب کرتے رہو پہلے خود سے ت نہا سیکھو اور دیکھیے میرے نزدیک معاشرے کی بہت سی خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص عزت کا طلب بار ہے مگر عزت لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بات آخری سمجھی جائے مگر دوسروں کی بات سننے کا صبر کسی میں نہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی غلطی کو نظر اندر کیا جائے مگر دوسروں کی ایک غلی کو اس کی پوری شخصیت کا فیصلہ بنا دیا جاتا ہے میرے نزدیک عزت کا اصل امتحان اختلاف کا وقت ہوتا ہے جب دو لوگ ایک ہی بات پر متلف ہوں تو ایک دوسرے کو امتحان ایک دوسرے کا احترام کرنا آسان ہے لیکن جب ان کی سوچ مختلف ہو جب جذبات شدید ہو اور جب دوسروں کی دوسروں کو یقین ہو کہ صرف وہی درست ہے
ا
اگر وہ ایک دوسرے کی انسانی حربت کو محسوظ رکھیں تو یہی اصل عزت ہے تم کسی کے خیالات کے اختلاف کر سکتے ہو اس کے فیصلے کو غلط کہہ سکتے ہو حتی کہ اس کے اپنے راستے بھی جدا کر سکتے ہو مگر ضروری نہیں کہ تم اسے لیل کرو میںے نزدیک انسان کی اصل بنیادی اس بات میں بلندی اس بات میں ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو اپنے پیچھے سمجھاتے اپنے نیچے سمجھاتا ہے بلکہ اس میں ہے کہ وہ اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے اور شاید اسی لیے دنیا میں کچھ لوگ بہت دولت مند ہونے کے کے باوجود بے وکار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سدا زندگی گزارنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں عزت رکھتے ہیں کیونکہ اصلی عزت کرسی سے نہیں کردار سے ہوتی ہے
اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیے میرے لیے اس گفتگو سے میں نے یہ سیکھا تاکہ ہمیں کہ ہمیں اپنی خود دادی کا خود دری کو قربان نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر پھر بھی رشتوں کو بچانے کے لیے ایک یا دو مرتبہ اگر ہمیں اپنی خود اری کو قربان کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی حرض نہیں لیکن ہمیشہ اگر صرف ہم اپنے آپ کی ہی خود داری کو قربان کرتے نظر آتے ہیں تو وہ رشتہ واقعی ہمارے لیے کوئی اہم نہیں